ہیلو جی السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ جی ہم بھی ٹھیک ہے اور بتائیے کھانا پینا سے فرق ہو گئے
جی آف
اچھا اور بتائیے آپ کا کام دھام کیسے چل رہا ہے
ہم روزی ر اللہ دینے والا ہے دے رہا ہے باقی موجودہ حالات ابھی اچھے نہیں ہیں
اچھا
کاروبار ہر ایک کا کاروبار بہت اچھا نہیں چل رہا ہے بس یہ ہے کہ لوگوں کا گزر بسر ہو رہا ہے
جی اور کیا کھایا آپ نے کھانے میں
بریانی کھائی ہم نے ویج بریانی
ویز بریانی کھائی آپ نے اچھا اچھا اور یہ بتائیے پیڑ پودے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ
ہاں جی بالکل درخت
درخت کا تو ہمارے ہر انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے اس کے بنا تو زندگی ہی نہیں ہے درخت ہماری زندگی لی بہت اہم ہے
درخت کی وجہ سے ہمیں صاف ہوا ملتی ہے
جی
پودے قدرت کی بہت قیمتی تحفہ ہے
جی
ہر انسان کو درخت لگانے چاہیے ہے نا درختوں کی وجہ سے ماحول صاف رہتا ہے سبز و ساداب درخت قدرت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں
جی
جو جو اللہ کی مخلوق ہے پرندے ان کو درختوں پہ ہی پناہ ملتی ہے
ہاں ہاں صحی فرمایا آپ جی اوروم موسم موسم موسم کے لیے بھی بہت اہم حصہ ہے حصہ ہے درختوں کا
جی ہاں درخت سے ہی ہے میرے پھل پھول سبزیاں ساری چیز ملتی ہے جنگلات کا تحفظ بہت ضروری ہے اگر
جی
درخت نہیں رہیں گا تو جنگل کہاں سے رہیں گے بیزا درخت کاٹنا درست نہیں ہوتا
جی ہاں اسی ت تنات ہی ہے زیادہ ہے
ہوں
ہوں
درختوں کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے
جی جی صحی فرمایا
ہ اور انسان جیسا کھانا کھاتا ہے ایسے پودوں پہ بھی اور وقت کے ساتھ پانی دینا ہاتھ دینا ضروری ہے
جیی اور باغ جی جی باغ وایے دیکھ کے دل کو جی جی دل کو سکون ملتا ہے
اور جو انسان چھوڑتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ وہ درخت لے کے اور ہمیں آکسیجن دیتے ہیں
جی صحیح فرمایا آپ نے
د دل کو سکون ملتا ہے کہیں ہریالی میں جائیے کشمیر دیکھیے یا کہیں بھی اپن چھوٹا چھوٹا سا گھر میں آنگن میں پھول پودے لگاتے ہیں گلاب کے یہ خوشبو والے تو ماحول بھی خوشنما ہوتا ہے دیکھ کے آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچتی ہے سکون ملتی
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
انسان تو اپنے جسم میں وہ کر لیتا ہے میک اپ وغیرہ سے لیکن زمین کی خوبصورتی درخت سے ہی ہے
جی اور درخت کا لگاؤ تو اس کا دھیان بھی رکھو پانی ڈالو ٹائم سے جی ان کو جی جی
ا
ان کو دھوپ دھوپ پانی ان کو ضروری ہے
اور بڑے درخت ہو جاتے ہیں تو گرمی میں اس کے نیچے لیٹھی ہے یہ بیٹھی ہے تو رات ملتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں ادھر کی فضا کو ہی چینج کر دیتا ہے
جی جی صحیح کروایا آپ نے برعکس ہماری زندگی کا بہت بہت اہم حصہ ہے اس کے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا
ہوں بالکل وظفرمایا مٹی کا تحفظ ان کی جڑیں ہیں مٹی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتی ہے اور سیلاب اور مٹی کے کانٹوں کو روکتی ہے
ہاں اس کے کٹاؤ کو جی
ہوں
جی
موسم کی تبدیلی پیڑ بارش لانے میں مددگار ہے اور گرمی میں ٹھنڈی چاؤ فرماتے ہیں
جی جی جی
ان سے ہمیں پھل سبزیاں لکڑی اور دیسی دوائیاں بھی ملتی ہیں
جی جی اور درخت زمین کا حسن بھی بڑھا دیتی ہیں
ہوں بالکل
بنجر زمین ہو اس میں آپ لگا دیجیے پیڑ پودے تو وہ بھی خوبصورت لگنے لگی جی اور یہ کبوتا اناج انج جو ہو رہا ہے وہ بھی سب ہم کو یہ پیڑ پودے ہی سے نہ مل رہا ہے
اچا ساری چیزیں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا وجود ہے درف اگر وہ نہیں ہو اہم حصہ ہے ارے جی نہیں سکتے بنا آکسیجن کے کوئی رہ ہی نہیں سکتا
جی لیکن آج کل جو سرک جو یہ بڑی بڑی روڈ ہائی وے نکال رہی ہے نا اس کی وجہ سے سب یہ پیڑ پودے درخت سب کٹ رہے ہیں تو اس سے جو ہے انسانی زندگی میں بہت اثر پڑ رہا ہے اس کا گرمی زیادہ ہے نا گرمی زیادہ پڑ رہی ہے لوگ پریشان حال ہو رہے ہیں ایسی ا یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے جنگل کم ہو رہے ہیں تو جنگلی جانور بھی کم ہو رہے ہیں
قدرت کے ساتھ جو چ قدرت کے ساتھ جو کھلواڑ کرے گا کیسا رہے گا
جی جی وہاں دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں وہ امر ناتھ یاتا میں وہ کہاں وہ پوری رستہ کاٹ کے پہاڑ جنگل کاٹ کے ہی نا رستہ بنائے ہیں
ہوں اسے سب کا وہ وجود بیٹ رہا ہے نا م بارش نہیں ہوگی جب پیڑ نہیں رہیں گے بارش
بائی تو گلوبل وارمنگ ہو رہی برف پگل رہی ہے
دنیا بھر کی بیماریاں ہو رہی ہیں لوگ پریشان ہیں
اور ہوا ہوا میں بھی تر و تازہ پن نہیں رہ گیا پہلے جیسا اتنا پولوشن ہو گیا ہے انسان بار شہروں میں تو ایئر پیوریفائر لگوانا پڑ رہا ہے لووں کو
اب سب کچھ جاننے کے بعد بھی لوگ نہیں کرتےے
ہاں وہ تو ہے ہی ہے
وہ بھول جاتے ہیں کہ
آج کل ماڈرن زمانہ ہو گیا نا جتنا مطلب آگے ترقی کر رہا ہے
لیکن انسان کو زنے کے لیے تو چاہیے نا آکسیجن چاہیے نیچرل آکسیجن اور بنا کے آکسیجن میں بناوٹی آکسیجن میں بہت فرق ہے نا
جی جی تو سمے سے پہلے آج کل بیماریاں بھی تو آ رہی ہیں
ہاں آپ دلی وغیرہ جائیے ہندوستان کے بڑے شہروں وہاں سانس شدہ آکسیجن کے لیے ترس جاتے ہیں لوگ گھر پہ مشین
ہاں تو وہاں تو ہر سال وہاں فوک جم جاتا ہے دلی وغیرہ میں
سب یہی ہے کہ پودوں کو کاٹ کے آپ
ہوں بلڈنگ بلڈنگ بنا لیے ہاں
لیکن دوسری طرف آپ
ہائی وز ہائی وے ہائی وے بنا رہے پہاڑ کاٹ رہے ہیں جی جی پہاڑ کٹ رہے ہیں تو پہاڑوں میں بھی تو کٹے پیڑ پودے رہتے ہیں درخت رہتے سب کاٹ دیے بھس وہ لینڈ سلائڈ ہو رہی ہے لوگ ہی مر رہے ہیں انیں کو نقصان ہے لیکن ہو گیا ترقی کے نام پہ وہ سب ہے لیکن ہم کو زیادہ سے زیادہ پیڑ کوشش کرنا چاہیے لگانا چاہیے اور پیڑ کو کاٹنے سے بچانا چاہیے جی جی اج جی جتنے زیادہ طرح گئے اتنی صاف ہوا ہوگی اتنا خوش نما ماحول ہوگا موسم بھی اچھا ہوگا بارش کو لانے میں بھی مدد کرتے ہیں درخت
جی وہ تو صحیح فرمایا آپ نے
یہ سب چیزیں ہیں
لوگ باہر
اور ہمیں جی جی اور ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے درختوں کو بچا بچانا چاہیے
میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہر انسان کو کم سے کم ایک درخت لگانا چاہیے اور اس کی ذمہ داری لینا چاہیے
جس سے اوپر والے اوپر والے کی بنائی ہر ایک مخلوق کو اس کا فائدہ مل سکے چاہے وہ
ہاں
پرندے ہو چاہے انسان ہو چاہے جیو جنتو ہو کیڑے ہو سب کے لیے ضروری ہے
اپنے گھر کے آنگن میں ایک درخت ضرور لگاتے تھے نیم کا نیم کا نیم ایم کا تو بہت رہتا رہا لوگوں کیا نیم ہو گیا پیپل برگد یہ سب امرود کا ہو گیا ہاں ہاں تو سب بڑے بڑے درخت تو جو ہے اس سے جو ہے ہوا اور ٹھنڈک بھی رہتی تھی ہاں لائٹ چلی جائے تو انسان پیڑ کے نیچے بیٹھ کے بیٹھا ہے ہا لے رہا ہے اب آج کل تو پیڑ پود ہاں پیڑ پودا نہیں ہے انسان بس کوئی گھسا ہے ایک جگہ
ایک قدرتی ابھی بھی آ چھوٹ شہر جائیے گاؤں جائیے اور شہر میں رہیے دونوں ہان میں بہت فرق ہے کہ جو شہروں میں شور شرابہ ہے اوپر اگر درخت ہوتے ہیں تو درخت درخت اس شور شرابے کو بھی کم کرتے ہیں
جی
گاڑیوں سے اتنا پالیوشن نکلتا ہے اس کو کم کر کہ آکسیجن میں کنورٹ کرتے ہیں تو فائدے انگنت ہے جن کو بتانا میرے لفظ کم پڑ جائیں گے
جی جی صحیح فرمایا چلیے یہ بہت اگے کر کے دعاؤ میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ج گا میں دودھ میں پانی ملاتا